روسٹ
السلام علیکم وعلیکم السلام خیریت سے
سب خیریت سے
ہاں
جی بس کچھ نہیں بیٹھ شام ہو رہی ہے بس بچوں کو ٹیوشن کے لیے
ہاں بس فڑائی تو اتر گی اسکوٹی سے
جی ہوم ورک وغیرہ جی جی ہاں اٹلیسٹ اسکول جاتے ہیں مدد سے جاتے ہیں ہوم ورک ملا میں اتنا بس وہی سب پورا کرانے میں لگے ہے
ویسے نہیں بس
بچے یہ کہتے ہیں کہ اسکول نہیں بھی جائیں تب بھی گھر پہ کام کرتے اسکول کا اس سے اچھا تو اسکول ہی چلے جائیں میں نے کہا بیٹا اس لیے ہے ایک کم سے کم ایک ڈیڑھ مہینے کا آپ بیٹھیں گے بالکل ہی زیرو نہ ہو جائے کم لم کچھ تو کرتے رہے نا اور بتائیں
کچھ نہیں ہمارے بھی بچے ابھی تو باہر کھیلنے گئے ہیں بولے تھے ممی ہم کین سے جا رہے ہیں م جاؤ م نے پڑھنے میں جاؤں گی ب نہیں جا رہے ہیں
بچوں کو تو پڑھنے کے نام تو بس کیا ہی بتاؤ بڑی دقت ہوتی ہے نا
چلان دو میں چل دیکھتے رہیں گے
یہ ہمارے بچے ہیں فون ٹی وی فون ٹی وی ا پھر گھمانے لے س بس
یہ کہتے ہیں پن چلایا کرو تو اس میں پڑھنے کی چیز دیکھا کرو جو علم کی ساری چیزیں تمیں یاد ہو
ل آج کل بچوں کو وہی کارٹون وغیرہ ریلس وغیرہ یہی سب دیکھتے رہتے ہیں سنتے نہیں ہیں میں نے تو اپنے بچوں سے بالکل ہی اس بار کو فون بالکل لے ل ابھی ان کے ڈیڈی کا فون دے رکھا تھا تو لیکن اب ادھر آ کے بالکل غائب کر دیا تھوڑے کزنس وغیرہ آئے ہوئے ہیں تو ان کے ساتھ لگے رہتے ہیں ورنہ اکیلے ہوتے ہیں نا تو فون میں ٹی وی میں ہی گزرے رہتے ہیں
ہ ابھی اسکول بند ہے نا اس ٹائم پہ تو کر
ہاں ہاں جی جی کوئی نہ کوئی آیا جاتا ہے ہاں میں نے تو بچے آئے بچوں کے سھ کھیلو کیا موبائل موبائل میں پڑھائی کر لو ٹیشن والا کھیل ک لو کوئی بھی ایسا ہے مطلب جو پڑائی پڑھائی سے ریلیٹڈ کھیلو اس میں یہ بچہ پڑھ بھی لیتا ہے دھیان بھی تھوڑا پڑھائی کی طرف ہی رہتا ہے نئی نئی چیزیں
جس سے ہمیں کچھ علم حاصل ہو اپنے مذہب کی چیزیں سیکھیں بھی صحی
جی جی اب مدرسے جانے کا ٹائم ہو رہا مدرسے جائیں گی وہاں سے جب تک آئیں گی تب ٹیوشن کا ٹائم ہو جائے گا
صحی ہوتا ہے بچوں کو بھی ٹائم نہیں ملتا
جتنا ویسے اچھی بات ہے آج کے ٹائم میں بچے بزی رہے بہتر ہے فالتو رہ کر کے کچھ فائدہ نہیں ہے دل بنا رہتا ہے بچوں کا
ہم تو خدا سے یہی دعا کرتے کہ ہمارے بچے کسی دوست ہی ہے ویسے بے کار والے چیزوں میں نہ پڑے
صحی بات جی جی جی جی جی وہی تو کہہ رہی ہوں تو اس کے لیے یہی بات پھر ہم لگ کو لگتا ہے کہ ہمارے بچے فری نہیں ہے یہ نہیں ہے لیکن اچھی بات ہے وہ جتنا فری نہیں خالی دماغ شیطان کا گھر ہوتا ہے وہ جتنا بزی رہیں گے کے بعد اسکول جانا ہے ٹیوشن جانا ہے مدر سے جانا ہے پھر ہوم ورک کرنا ہے ٹائم ہی نہیں ہے پھر تو فالتو چیزیں نہ سوچیے گے نہ کریں گے اب فالتو رہتے ہیں نا تو خورافاتی چیزیں کرتے رہتے ہیں کبھی کسی سے کچھ سیکھ کر کے وہی کریں گے ہیں کبھی موبائل میں کبھی ٹی وی میں تو فالتو چیزیں ہوئی یہ سب
الٹی سیدھی الٹی سیدھی چیز دیکھیں گے پھر بعد میں
جی جی تو اس لیے مجھے تو صحیح لگتا ہے کہ بزی رہے ہیں بچے
ہمارے بھی بچے پڑھتے ہیں جمعے کے دن ہم نماز پڑھیں گے تو ہمارے ساتھ میں آ کے کھڑے ہو جائیں گے
ایسے ماشاء اللہ میری بچیاں ہیں ہاں ادے ہی گھر سے ہی بچے سیکھتے ہیں گھر میں جو دیکھے گا بچہ وہی سیکھے گا اب بچوں صیح بنانے کے لیے تو ماں باپ کو بھی سیدھا رہنا پڑےگا اب ہم موبائل چلا رہے ہیں بچوں سے کہہ رہے پڑھو وہ صحی نہیں ہے نہ پہلے ہمیں فون چھوڑنا پڑیگا تب بچے دھیان دیگا
ہاں جی اب جو ہم پڑیں گے ہم جو پڑھیں گے تو وہ بھی پڑھیں گے نہیں وہ بھی دیکھے گے وہی سیکھے گے اسی بات کو
میرے تو بچے ایک دو سال کے ہوئے وہ سمجھو جب بھی میں نماز پڑھنا چار پانچوں وقت کی بھی ہوتی برابر میرے برابر میں کھڑی ہو جاتی
ہاں ایسے ہی وہ کھڑے ہو جاتے
ہ ہ ہ ہ اور اذان ہوگی تو فون کے ہی ما سر پہ دپٹہ رکھو اذان ہو رہی ہے موبائل بند کرو ٹی وی بند کرو تو سب دیک کے کہتے ہیں ماشالہ چھوٹی سی ہے لیکن انیں سب پتتا ہے ہے گھر کے ماحول سے ہوتی ہے ہر چیز
مسالا بچوں کو اتنا ہی خوبصورت مسالہ بچوں کو اتنا ہی خوبصورت منایا ہے او والوں
بہت ہی زیادہ بچے بھی گھر کی رونق ہوتے ہیں اور بیٹیاں تو وی کی رحمت ہوتی ہی ہو جی نا ان کے دم سے تو گھر میں ہوتی ہی ہے ل
جب کوئی گبہ ہے ان کی نان نہانو آ جائے نا گمام س کہتی ہیں مام کرتی نہیں مام سب کو یہ کہتی ہیں مام سلام نہیں کرنا آتا ان کو
ہاں ہاں ہاں ہاں جی جی جی جی تو بھی بچوں کو سکھانے سے ہو کر د کیوں پر مط سے اپنا دین جتنا بچوں کو سکھائیں گے اتنا بہتر اور بپنے سےے سکھائے جاتا ہے ج وہ چیز ہمیشہ بچے کے یاد رہتی
یہ کہتی ممی تم بھی سلام کر رہی نہ ہم
ہ ہ صحیح ہے جی جی جی جی جی میری بیٹی کو بھی سلام کرنا نہیں آتا وہ سلام کہتی ہے
میں نے ابھی ت جایا کرنا نا مدرسنھ ب سے کہیں گ تو میں تہارے ہس آپ
جاں
نہیں مما ابھی ہم وہ آتا نہیں ہے بول رہ اس لیے
ہوں ہ ہ بچے گھر میں بہت باتیں بنا لیتے ہیں لیکن باہر جب جاتا ہے چھوٹا ہےا
بات باتیں بن آنے میں تو بہت ماہر ہوتی ہیں
یہ نا ہم ان کی باتوں پہ ہنس رہے ہیں اچھی الٹی جی بھی ہر بات سن کے بچے وہ ہوتے ہیں خوش کے ہم اچھی باتیں کر رہے ہیں اس لیے ان کی جھجک ٹوٹ جاتی اب جب وہ باہر جا کے کرتے ہیں تو مولانا اں بھیجو ٹیچر کے تو وہ ڈانٹ دیتے کی ہے تو بچہ ہاں ہم غلطی کر رہے ہیں تو اس لیے بھاگتا ہے بچہ وہاں سے
ھم ا بھی مرج کر رہی ت ممی چلو کر پنے نانی کے یہاں پہ چلو م رہا شادی دیکھ کے آئیں گے زجارت نکلیں گے مل کے ابھی آنے سب بل
ہاں ہماری بیٹی بھی یہی کہہ رہی تھی کہ نانی جانے والی ہے نانی بس بول رہی ہیں ابھی تو چھٹیا ہیں چلو گی میرے ساتھ تو میں نے کہا بیٹا ابھی م جانا جانا ہے تو اپ دنیا سے چلی جانا دیال بھی نہیں گئی ہو ت تو میں نے وہاں چلی جا نا اور ننیاال م وہاں مجہ مطلب ہماری امی کا ننیاال ہے
ہ ابھی ابھی شوٹگ ہ ایسے ہی ہوتے ہے بچھی رکھ لیتی ہے تو اھی بات کو رہتی کرتے رہتے
نانی ن توج ہے نا اس مطلب چلنا چلنا تو ب ہو گیا ان وہ کا ہے کہ اپنا ہومک تو کمپلیٹ کر ل گ ن ہاں کیکہ پھر ورک رہ جائے گا ان کمپلیٹ ا بچے گھومنے میں لگ جاتے ہیں تو پھر ک دن کیسے پار ہوتے ہیں پتا نہیں چلتا ہے
اچھا
جی ج میں نے کہا پہلے اپنا ہوم ورک کمپلیٹ کروں اس کے بعد جہاں جانا ہے جب چھٹیاں جائیں تو چلی جانا چاہے نانی کے جاؤ یا پرنانی کے جاؤ میں نے کہا کہنے لگی ٹھیک ہےب جلدی کام کرنے میں لگی گئی پیرے دل کو کام کروں تاکہ فری ہو جاؤ میں پتا ہے مما جانے ہی نہیں جی ہاں جی پر آج کل نہ کام بھی تو اتنا انا دے دیا ہے اگر صحیح سے کام کرانے بیٹھے تو بچوں کو ٹائم نہیں ملے گا بالکل بھی
ہاں ایسی میری چھوٹی والی بچھی اسے بھی میں کہتی ہوں م یہ کام کرری میم نے م یہ ہومورک یہ کام کرا بھی تم کرو گی ایسے بولتی ہے میں میں نہیں جاتی پڑھنے تم جاتی ہو نا تم کرو بہت سارا کرو
ہ ہ ٹھیک ہے پھر یہ تو ہے بچوں کی باتیں بس میں نے کہا بیٹا کام کر لوں آج کل اسکول والے نے بھی نا حل کر دیا اتنا اتنا بھاری کورس کر دیا ہے اسکو میں اتنا نہیں کریں گےجیتنا گھر کے لیے دیتے ت کام اسکولوں میں کوئی پڑھائی نہیں ہے اس پیریٹ میں غائب اس پیریڈ میں گیا اب یہ کرتے رہیں گے ب جب گھر پہ ہی پڑھانا ہے تو میں کہتی ہ بتا فیسیں ہم اسکول میں بھر رہے ہیں اور کام گھر بیٹھے کرائے ہم ماں باپ کی ڈوٹی لگا رکھی ہے
ہم یہ سوچتی ہیں کہ بچے گھر پر پینا بیٹھ
ہاں گھر پہ فری نہ بیٹھے اسکول میں فری بیٹھ کے آ جاتے ہیں بچے اب پوچھو چھ سات پیریڈ لگتے چھ سات پیریڈ میںہوں دو تین پیریڈ ان کے خالی ہی جاتے ہیں کبھی کوئی ٹیچر نہیں آئی کبھی وہ انہوں کینسل کر دیا کبھی پڑا رہی ہیں پیے ان کی پڑھائیاں ہیں ماں باپ کو پڑھانا ہے تو اسکول بھیجنا بیکار ہے اسکول ایک سرٹیفکٹ لینے کے لیے بھیجنا ہے بس ہاں اور بھی برا حساب کتاب ہو گیا ہے اسکول کا ایک تو بالکل بھی اسک صاحب کتاب صحیح تو پہلے تھا نا کہ تین کتابیں تھی لیکن پڑھائی بہت اچھی تھی اب تو ہزار کتابیں ہیں لیکن پڑھائی وہ نہیں ہے اب
ایک کتاب کو ہی ج نا کتنے کتنے سیکسنوں میں بانٹ دیا جاتا
ہاں وہی ج گی بہت زیادہ وہ کردیا کا حساب کتاب ب آپ کیا کریں لیکن پڑھانا توی اب جیسا سب پانی لیے بس لگا پڑا ہے
ہاں اسی کے پیچھے تو ساری دنیا چل آج کل آج کی دنیا میں پڑھائی لکھائیسان آگے بڑھتا ہے
پہلے جیسے لیکن پڑھائی نہیں رہی جی بالکل
اپنے علم کی باتیں بھی سیکھیں اسکول کی بھی باتیں بھی سیکھیں
جی چلیے ٹھیک ہے پھر کریں گے اللہ حافظ